السلام علیکم کم
وعلیکم السلام
اور سنا ہے سب خھیریت
ہاں جی سب خیریت اور آپ کیسے ہو
جی بالکل ماشاء اللہ سے میں ایک دم کھییر سے ہوں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب خیریت
جی جی اور
اور
کیسے نکل رہا ہے آپ کا
ہمارا تو کافی اچھا نکل رہا ہے
بڑھیا ہے اچھا ہی نکلنا چاہیے
ہاں جی ویسے بھی وقت کی تو قدر کرنی چاہیے
بالکل صحیح کر رہے ہیں
وقت برباد نہیں کرنا چاہیے فالتو کے کاموں میں
جی جی اب ہے نا کیا کریں روز مرہ کی زندگی میں اتنے سارے کام ہوتے نا کہ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ وقت کا پتا نہیں چلتا برباد کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو
ہاں جی بالکل صحی بولا آپ نے
کاموں میں اتنے مشروف رہتے ہیں کیا کریں
ہاں جی ویسے آپ خالی ٹائم میں کیا کرتے ہو
خالی ٹائم ملتا ہے تو آرام کر لیتے ہیں تھوڑا سا سوشل میڈیا دیکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ مل جائے تو اچھا سا کوئی کھانے کی ریسیپی مل جائے تو مزے جائ
بالکل بالکل
ایسے اگر کوئی کھانے کی ریسیپی آتی ہے نا شارٹس میں تو اس کو بنانے کا ہے نا الگ ہی مزہ ہوتا ہے
ہاں جی بالکل سیح
اس پہ آتی ہے نا ت دل کرتا ہے کہ ہے نا اپنے ایک بار تو کوشش کر کے دیکھے ان شاء اللہ ضرورت
ہاں جی بالکل صحیح بولا آپ
ہوں ایسے تو کیا ہے ہاں بالکل بالکل کوشش کرتے رہ نچیے نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں نا تو بچوں کو سب کو پسند آتی ہے
ہاں جی بالکل
اگر روزانہ ایک جیسا ان کو دیتے رونا تو سب سے جلدی تو بچے سب سے جلدی اگ جاتے
جی بالکل
ہمم اور آپ سنائیں آپ کیا کر رہے
ہم کچھ نہیں کر رہے کام کیا تھا ابھی ہم نے اپنا تھوڑا سا اور ویسے ہم خالی ٹائم میں تو تو اپنی پوئٹری بکس وغیرہ پڑھتے ہیں
اچھا ہے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اپنا اپنا شوق ہوتا ہے
ہاں یہ تو آپ نے بلکل صحیح فرمایا
ہم تو کتاب کھول کے بیٹھے اور یلو نیند اور ہے نا آنکھوں میں اپنے آپ ہی نیند آنے لگ جاتی ہے
اچھا جی
ایسا ہی ہے
کیا
ایسا ہی ہے آ مطلب کھول کے بیٹھ ہینا تو نیند بہت جلدی آنے لگ جاتے
ہاں یہ تو اپنے صحیح بولا تھوڑا سا بھی فون ہاتھ میں لے نیند آ گئی بک ہاتھ میں لے نیند آ گئی
ہاں اور ایسے نا آپ کتنے وقت تک کوشش کر لیں آپ نیند نہیں آئی ہینا آپ نے سوچا نا کہ اب مجھے تھوڑا سا آرام کرنا ہے تو اللہ مجھے نیند آ جائے اس ٹائم
ہاں تو نیند نہیں آئے گی ہاں اور اس ٹائم پہ آئے گی سب کام کر رہی ہوں
ہاں اس ٹائم پہ تو آنی ہی آنی ہے جب پتا ہوناا کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے تو پھر تو نینداانی آنی ہے
ہاں یہ تو آپ نے بلکل صحی بولا
اور آپ کی پڑھائی وڑھائی مکمل ہو گئی
ہاں جی بلکل ہماری تعلیم بہت مکمل ہوگی
اچھا ہے پھر تو گھر پہ بھیہ گھر ا مزے لے رہے ہو آپ
ہاں بلکل ابھی سمر ویکیشن چل رہے ہیں تو ہم گھر پہ ہی اللہ کا نام لے رہے ہیں
صیح ہے
ہاں خالی ٹائم میں کیا کرے
ہ آپ کے یہاں پہ شادیوں کا ان کا سیزن نہیں چل رہا کیا
ہاں جی میں بہت چل رہا ہے دو تین سال ہی ہوئی ہیں ابھی
اچھا ہے تو خوب ولی میں انجوائے کرے آپ
جی کر رہے ہیں
آج کل انہیں کیا ہے شادیوں میں بھی نہ صرف اپنے خاص خاص رشتے داروں کے ہی جاتے ہیں
ہاں پ
سبچ سے شادیاں کر دیتے ہیں
وہی تو آپ نے صحی بولا
ہاں ایک طرف سے ہی مطلب سب کو نا اب بھی کرنی ہے ایک ایک دن کا بھی فاصلہ نہیں رکھتے ہو
جی ماشاء اللہ ہم تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کی شادی میں جائیں
یہی تو ہے نا
اب بھی ہماری ممانی نے اپنی بیٹی کی شادی اور خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی کری تو ہم کنفیوز ہو گئے کہ کتنی شادی میں جائیں
صحی ہے دونوں ہی
شادی میں ہی نہیں گئے ماشاء اللہ نے کرنی ہی نہیںتی ہے
کیوں اللہ کیئر کرے آپ کیوں نہیں گئے شادی میں
کیونکہ ایک کے جاتے تو ایک گصہ ہوتے ایک کے جاتے تو ایک گصہ ہوتے اس میں کسی کے نہیں ہے
ناراضگی سے ک ناراضگی صحی بات ہے ناراض نہیں کرنا ک سی گوب
وہ کھانا تھا کھانا تھا وہ ہم نے گھر پہ بنا کے کھا لیا اور ان کی جو رسم وغیرہ کے پیسے تھے وہ ہم نے ڈال دیے
صحی ہے دور دور رہتے ہوں گے وہاں آپ سے
نہیں اتنے دور بھی نہیں ہے کہ جانا پائائے جانے کے لائق تو تھے لیکن دونوں کی وجہ سے نہیں گئے ہم
یہ کی تاریخ پہتی کیا ہے
ہاں ایک ہی ٹائم پہ تھا ایک ہی وقت تھا
اچھا ایک ہی تاریخ ڈیسائڈ کر لی ان لوگوں نے
ہاں جی
پھر تو مشکل ہی ہوتا ہے
ہاں جبھی تو پھر ہم نہیں گئے
ناراض کرنے سے پرہیز کیا آپ نے
ہاں جی شادی ان لوگوں نے کی اور کھانا ہمارا مارا گیا
یہ بھی صحی ہے
ہاں بھائی الگ الگ دیکھو اگر وہ الگ الگ ٹائم پہ شادی کرتے تو مومانی کی فیملی خالہ کے گھر آتی اور خالہ کا خاندان مومانی کے گھر آتا
ہی
وہ اپبنا غذا مس نہیں کرتے اور ہم اپنا غذا مس نہیں کرتے اور دونوں کے چکر میں ہم رہ گئے
صحیح بات ہے نقصان تو ہمارا ہی ہوا
ہاں بھی کرنا پڑا اور گھر بنا کے کھاؤ اس کا پیسہ
صحی ہے
ہاں تو ہمارے ابو نے تو اناؤنس کر دیا کہ ایک ہی وقت پہ شادی مت کیا کرو بھائی سب کی رائے وغیرہ لیا کرو سب شادی کیا کرو
صحی ہے سب سے گفتگو کر کے پھر کرا کرو
ہاں جی
یہ شادی کے انتظام بہت بڑے ہوتے ہیں یار بہت سوچنا ایک بار تھا کا آپ خاندان اپنا اتنا بڑا ہے تو سب کو کھانا نہیں خاندان میں تو مت روکو یار سب کو مزے کرنے دو دو تین مجے کر لیں گے
ہاں بالکل س انجوائے ہو جاتا ہ ہمارا کیکہ دیکھو پہلیے سال خ جی اپنے گھر پہ شادی کرتی تو خالہ کے گھر ہم جاتے دو دن پہلے شادی میں پھر خالہ کی شادی ہو جاتی تو خال کی خالہ کا خاندان اور ہمارا خاندان وہیں سے مومانی کے گھر چلا جاتا
ہاں
ہاں لیکن لوگوں کو کی سوچ کے آگے کیا کر سکتے ہیں ہم
ہاں بائی خاندان کے خاندان میں تو ایسا نہیں کرنا چاہ
ہاں
بائی دوسرے ہو نا تب سمجھ میں آتا ہے
ہاں پھر بھی بتا نہیں کیوں
یہ صحی ہے اللہ کو یاد
اب کیا کرے ہم نے تو اس کی مہربانی ہی سمجھی اللہ کی سات
رہی ہے اللہ کی مہربانی ہے جو آپ کو اتنی بھیانک والی گرمی میں آپ کو کہیں بھی جانے سے بچایا انہوں نے سفر پہ
تو آپ نے صحی بولا ہ ہ ہ ہ
بڑیا ہے تو
ہاں سبھی تو ہم بول رہے تھے کہ بھائی یہ تو بدبرا کی ہے دتون لوگون
ایسا ہوتا ہے نا تو پھر وہ بات وہ بات وہیں کہ اٹکی رہ جاتی ہے پھر وہ خاندان ہی خاندان میں چلتی رہے گی وہ چلتی رہے گی اب ختم نہیں ہوئی
نہیں وہ دونوں فیملی تو خش ہیں ہمارے ابو جان برے ہو گئے وہ یہ بول رہے تھے کہ آپ نے ان سے کن کچھ کہا
ہم تو کہیں گے یار ہمیں برا لگا ہے تو ہم تو کہیں گے ہم تو اپنی ناراضگی ظاہر کریں گے نا یار
ہاں ہمارے ابو نے تو بول دیا کہ کرنی تھی تو کرتے ہمیں ہمن کیوں انوائٹ کیا ہم نہیں آتے وہ کڑک سوواپ کی ہیں کافی
ارے لگتا ہے پھر ایک ایک کو چننا بہت مشکل ہوتا ہے
ہاں جی برا ہمیں اس بات کا نہیں لگا ہے کہ کس وجہ سے ہوا ہے اور ہم نہیں گئے شادی میں کھانا یہ ہوا وہ ہوا بات اس کا لگا ہے کہ بھائی ہمارے بھی تو کچھ وہ تھے نا
صحیح ہے ہمارے ارمان تو وہیں پہ رہ گئے
ہاں
ب تو پوروں پہ پانی پر گیا
ہاں ہماری سے امی اور پشان امی اور پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلے سے کپڑے لے آئ تھھی
ہاں پھر تو اور برا لگنا ہے
ہاں اب ہمارے پڑوس میں ایک وہ ہے شادی ہے شادی مطلب شادی نہیں ہے پروگرام مان لو
ہ نارمل س ہوگا کوئی
تو اب ہم اس میں جائیں گے ان کپڑوں کو پہن گے
اچھا ہے چلو کام تو آئے نا
ہاں سبھی تو ماںسء اللہ سب کی سنتے ہیں
دل کا دل کو سکون مل جائے گا اللہ کا شکر ہے اللہ نے موقع دیا ہے کپڑے استعمال کرنے کا
ہاں سبھی تو
صحی ہے
ہ اور سب بڑھیا
جی بالکل گلشب اچھے سے چل رہا ہے ہمارا تو
اللہ حافظ
اللہ حافظ